ہلو
ہ جی کیسو
میں ایک دم ٹھیک ہوں آپ بتاؤ کیسے ہو
ارے میں بھی بہت اچھا ہوں باقی میں آپ کی آواز سن لیتا ہوں تو میں بہت اچھا ہو جاتا ہوں یار
سرییاسلی
سیریسلی یار ایک انرجی آ جاتی ہے آپ کی آوازیں بتائیں گے ایسے کون سا جادو ہے کہ میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو مجھے انرجی فیل ہوتی ہے
چ چلو کمپلیمنٹ دینے کے لیے تھینک یو ویری مچ اور بتاؤ سب ٹھیک ہے
جی سب ھیک ہے یہم یہ یہ سچائی تھی جو میں نے آپ کو شیئر کی آپ کے ساتھ
اوکے آج تک کسی نے کبھی ایسا کچھ کہا نہیں تو
یع یعنی کبھی نہیں کہ آپ کہ سکتی ہیں پت نہیں تو شاید ان لوگوں میں آپ آ کو وہ کوالٹی نہیں دھی ہوگی جو میں نے دیکھی ہے آپ کے اندر
اچھا جی
اور بتاؤ کیسی ہو
میں ٹھیک ہوں بس اپنا وہی کزن کی شادی ہے تو اسی کی شاپ گ دیکھ رہی تھی تھوڑی سی
سب بڑھیا کیا کر رہی کیا کر رہی تنی آج کل
بس وہ ایک کزن کی شادی تھی تو اسی کی شاپنگ کا ہی دیکھتی تھی تھوڑا بہت
اچھا کب ہے شادی ان کی
یہی اگلے ہفتے پانچ سے چھ دن بعد
واہ گھر میں تو یار فل ایکسائٹمنٹ ہوگا یار آپ کا
ہاں ایکسائٹمنٹ بھی ہے اور سبھی لوگ بہت بزی بھی ہیں کیونکہ شادی والے گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں
وہ تو ہے خیر مجھے انوائٹ کرو گی یار کیا میں تو خود ہی بول رہا ہوں کہیار مجھے انوائٹ کرو گے
بالکل آپ بولو نہ بولو آپ کو سب سے فرسٹ انویٹیشن جائے گا میری طرف سے
اچھا جی ویسے کب ہے شادی
شادی ہے پانچ دن بعد
واہ تم نے ویسے آپ نے گیس لےینی کوئی
ڈریس کیا شادی میں تو بس سب لہنگا ہی پہنتے ہیں سو میں نے بھی بس لہنگا ہی لیا ہے
کس کلر کر لیا آپ نے لہنگا
ڈارک گرین
نائ نائس کلریا اچھا میں میں کیا سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا یار کہ میں آپ کو کوئی گفٹ تو کہتیوں کوئی ڈریس اچھی سی آپ کی کزن کی شادی میں
آپ کیوں گفٹ کرو گے مجھے
آپ پ تو فلڈ نہیں ہوئےپ
نہیں وہ تو میں ہوں بٹ اتنا خرچا کرنے کی کیا ضرورت وہ بھی اس ٹائم جب میں نے ڈریس لے لی اپنے لیے
یار لو اپنے دوستوں پہ خرچا کرنا کوئی خرچہ ہوتا ہے
اتنا تو ہم کاپی کے مطلب ختم کر دیتے ہیں اگر میں اپ لیے کوئی ایک اچھا سا ٹس کے طور پہ کوئی گفٹ لے لوں گا اور آپ کو دے دوں گا تو وہ خچا ہو جائے گا کیا
نہیں میں نے کافی سارے مطلب اپنے فرینڈس بھی ہیں میرے ایسے جو پسے خرچ کرنے میں تھوڑا شرم آتے ہیں اور میں نے باہر بھی لوگوں کے دوست دیکھے ہیں تو مجھے لگا بس
نہیں یار سنو ن سند سے نہیں ہی تو میں شرماتا ہوں اور نہ ہی مجھے خرچہ کرنے میں کوئی ڈر لگتا ہے اور نہ میں کوئی و کنفوز ٹائپ نہ میں بول مجھے میرے دوستوں میں پیسہ خرچ کرنا انجوائے کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو یہ میرا ایک شوق ہے پیشن ہے کہ میں اپنے دوستوں پہ خرچ کروں ٹھیک ہے
بالکل اور بتاؤ شادی میں آؤ گے تو کیا کیا کرو گے
آپ جو بولے میں تو مہمان کی دیکھ بھال کروں گا اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا سارا سیٹ
ڈانس نہیں کرو گے کیا
ہاں آپ بولو کہ تو ڈانس بھی کر لوں گا میں کچھ بھی کر لوں گا اں
اچھا میں بولوں گی تو اگر میں نہیں بولوں گی تو نہیں کروں گی
نہیں ت میرا من نہیں میں آپ بولو گی تو مجھے اور ایکسائٹمنٹ ہوگا تو مجھے اچھا لگ گا تو میں کھل کر ڈانس کروں گا
اوکے بالکل آرام سے ڈانس کرنا کوئی دقت نہیں ہے بس اسٹیج مت توڑ دینا
تو میں تو ضرور کروں گا انویٹیشن ملناھ
انویٹیشن ضرور ملے گا پکا ملے گا
سر تو میں ڈانس بھی کروں گا
ہاں بالکل کرنا بس اسٹیج مت توڑ دینا باقیوں کے لیے بھی ڈانس کرنے کے لیے اسٹیج چھوڑ د نا
اتنا بھی با نہیں ناچتا میں کہ میں اسٹیزی توڑ دوں
دیکھیں گے وہ تو
اور کیا پریپریشن چل رہی ہے
پریپریشن اور بس وہی مہندی کی اور ہلدی کی پلاننگ چل رہی ہے تھوڑی بہت
واہ مزہ آئے گا پھر تو یار
بالکل
نہیں سٹی جگی شادی کی اپڈیٹ بتاؤ کیا اپڈیٹ ہے
آج تو ساری شاپنگ جو بھی کرنی تھی وہ ساری شاپنگ کمپلیٹ کی ہے بس
اچھا جویلری بھی لے لی آپ نے کیا
نہیں ویسے فل جویلری نہیں لی بس میچنگ کی ہے ایئر رنگس لیے ہیں اور تھوڑی چوڑں لیا بس
سر جویلری پہننا آپ کو پسند ہے کیا
نہیں زیادہ نہیں بہت تھوڑا تھوڑا بہت ہے بھی
نہیں تو لے لینا یار بہت سندر لوگوں کی تھوڑا خللے نا پانوںی تو ایک سندر دکھ ہوگی یار ایک الگلی لک آئے گا پر نکل کر سین
اوکے
جسے مہندی کاب ہے یار
مہندی ہے فرائیڈے کو ایوننگ میں یعنی کہ دو دن بعد
مہندی لگواؤ گی یا صرف دیکھو گ
مہندی تو بھائی فل ڈیزائننگ کی ہی لگے گی
نام بھی چبانا
نام نام کس کا چپوانا ہے
چھپانا ہوتا ہے نا کچھ لڑکیاں لگاتی ہیں ہاتھ میں میری تو کسی کا نام چھپاتی ہیں وہ
اور پھر پوچھتی ہیں مطلب لائک وائف فرینڈ سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ اس میں آپ کا نام چھپا ہے کہاں ہے
یہ ساری تو بکواس بات ہے ان سب میں کچھ نہیں رکھا
اچھا آپ کی ڈانس پریکٹس ہوئی کیا
نہیں ابھی آج ہی اسٹارٹ کی تھی تو تھوڑی بہت دری کیا ہے بس دس پندرہ منٹ پھر ٹائم نہیں ملا مارکیٹ چلے گئے تھے
اچھا ڈانس کرنے کے لیے آپ کو کون سا سانگ پسند ہے
سانگ وہی ویڈنگ میچ سب کے جو آج کل سانگ چل رہے ہیں وہ اسی پہ ہی پریکٹس کروں گی
اچھا ہے بھیا ہے
ہوں آپ بھی ڈانس کرنا
میں سمپل اسکپ بھی کروں گا آپ کو دیکھ دیکھ کر
کوئی دقت نہیں ہے بس کانفیڈینس ہونا چاہیے سو سمپل اسٹیپ بھی بہت امیزنگ ڈانس ا کنورٹ ہو جاتے ہیں
جی جی جی
باقی سب کزنس بھی آ رہے ہیں
ا تو فل مستی ہوگی فل انجوائے کریں گے ہم لوگ مل کر ہے نا
ہاں بالکل پھر تو بہت مزہ آئے گا
اور بتاؤ گھر کا ماحول مست ہوگا پھر
ہاں بس وہی ہے گھر میں سب گیسٹ آنا شروع ہو گئے ہیں تو سب مل کر کبھی بہت زیادہ مستی کر لیتے ہیں کب سب سب مل کر تھوڑا تھوڑا کام کر لیتے ہیں
آپ کے تظیم کیسا فیل کر رہے ہیں ہ
یہ ہے تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہے بس سبھی ہے
یہ تو نارمل ہے سب کو ایکسائٹمنٹ فیل ہوتا ہی ہے کسی بھی شادی پارٹی میں
ہاں بالکل
ڈیکوریشن ہو گیا
ہاں ڈیکوریشن ہو گیا بس لائٹس وغیرہ لگا دیئے فلاورس وغیرہ لگا دیے باقی کے ڈیکوریشن تھوی تھوڑی کر
پ تو فٹو پ تو فوٹو بہت اچھی آئیں گی ہے نا
ہاں میں بھی بس وہی سوچ رہی ہوں کہ ڈیکوریشن اتنی اچھی ہے تو پکچرس کتنی اچھی ہوں گی
فوٹو گرافی بک کے لی ہے آپ نے ہے آپ کے پاس
نہیں ابھی میں نے پوچھا تھا تو ابھی پوچھا تھا ایک پروفیشنل ٹیم ہے ان سے بات کی ہے تو وہی آ رہے ہیں
دقت تو بہت بڑھیا
ہاں کیوںکہ میں بھی بہت ساری فوٹوز کلک کروانے والی ہوں سو اس وجہ سے میں نے ایک پروفیشنل ٹیم بلائی ہے
یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے بھیجنا پھر ساری پکس ہے نا اور خاص طور سے اپنی اپنی اپنی تو ضرور بھیجنا شیور ٹھیک ہے نا
بالکل بنا بولے بھیج دییے ڈونٹ ی
کھانے کا مینو پتا چلا کیا ہے کھانے میں
ہاں مینیو میں تو کافی سارے ڈشیز ہیں
پ تو میں کھانا مس نہیں کروں گا
ہاں ہاں بالکل بالکل
چلیے پھر ملتے ہیں پارٹی میں
اوکے ٹھیک ہے
اوکے بائے ٹیک کیئر
اوکے بائے